ہیلو جی جی آداب
جی آتا آپ
ا کیا بولتی ایسبوکی چل رہا ہے ہمب اس مذب پہ بات کریں گے
لڑکیاں خوبصورتی
ٹاپک بوٹی ہے نا خوبصورتی پہ خوبصورتی پہ ہاں بالکل وہ تو ساری دنیا کی واہانی ہے
خوبصورتی کی تو دنیا دیوانی ہے بٹ جو پارشلٹی کی بات ریتی میں
جی پارش لٹی جی جی اچھا عموما ہوتا ہے لوگوں میں خوبصورت ر بدسورت کو لے کے
ہ ہ ہ خوبصورت خوبصورت چیزوں کو لے کے بہت بھید باؤ ہوتا ہے اور ابھی کے جو جن بھیشن چل رہی ہے اس میں تو سچ میں بھی بہت زیادہ ہو
بہت زیادہ
اس میں تو لوگ بولتے ہیں نا فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن تو بس وہی چیز کو ا اس طرح سے لوگوں نے اپنے ا مطلب جو بولتے نا اتار لیا ہے اپنے اندر
نا جذب کر لیا ایسا فیلڈ ہ شئر کرنا جو بھی ہے ان میں بھی وہ ایک ترک
تو سیرت سے زیادہ آج کل سورت کو ہی توجب دی جاتی ہے اور اتنی زیادہ اتنی زیادہ کہ شاید جو سیرت ہے وہ ختم ہی ہوتی جا رہی ہے لوگوں میں بس سر ہی نہیں آ رہی ہے جو اچھے لوگ ہیں جو سچ صحیح معنوں میں خوبصورت ہے انہیں دیکھا ہی نہیں جاتا ان نظر انداز کیا جاتا ہے
جی بالکل صحیح کاپ نے
تھوڑا میک اپ پارلر کا جو کمال ہے
ارے وہ تو شکر ہے بچاری لڑکی آپ سے لے لو کتنا فرق کرتے ہیں یہ گورے اور کالے میں ج نہیں اگر کوئی کالا پرس آپ کو دکھتا ہے تو اس کو ایک دم ای سے سوچتے کہ رہی یہ کس سے ملاقات ہو رہی ہے ہم یہ کن سے ہم فرینڈ شپ کر لیے
ہاں ہاں جی ہاں
شرمندگی محسوس کرتے میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ لوگ اپنے رشتے دار نہیں بتاتے
ہاں
آتے یہ میں نے نوٹس کیا کیا جائے
رشتے دار آپ فرینڈس نہیں بت آتے ہیں جو بہت خوبصورت ہو ہے نا پنے فرینڈس تک ب
انہیں اپنے قریبی بتانا پسند کرتے ہیں وہ لوگ جن سے ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا ہے
ہاں اور شاید وہ جو لوگ ہیں جنہیں وہ توجب دے رہے ہیں وہ انہیں دیکھنا بھی
نہیں بالکل نہیں وہ کہتے کہ ہم میں کوئی خوبی ہے جبھی یہ ہم پ تفیدا ہو ہے ان کا یہ کہ رہا سار
جی بالکل آج کل بہت بھید باؤ بہت ہو گیا ہے مطلب خوبصورت اور ب سورۃ میں مطلب میں نے بہت سارے ایسے قصے بھی سنے ہیں بہت سارے دیکھے بھی ہیں کہ جہاں پہ ایک مطلب ا میں کوئی کس سبتا میری فرینڈ تھی وہ بہت خوبصورت تھی بہت خوبصورت ٹ اور بس بول سکتے ہیں نا سیرت اچھی نہیں سیرت اچھی نہیں تھی تو کہیں کہیں اس چھوٹ ب ل اور وہ سب وہ سب بس خوبصورتی کے آگے بولتے نا پردہ ہو گیا خوبصورت تو ٹھیک ہے ہر غطی پہ پردا ہو جات
ہوں ہوں
اور یہ غلط ہے لوگوں کو سیرت دیکھنی چاہیے آج کل سیرت
نہیں نہیں میں آپ کو بتاؤ ایک اچھی سیرت ایک نیک دن لوگ لوگوں کو پسند نہیں آ تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ایب کو ہماری برائی کو دیکھتے ہوئے بھی ہمارے سپنے کی کر رہا ہے اچھا ہی کر رہا ہے تو وہ سوچتے کہہ رہے نہیں کہ ہم میں ہنر ہے ہم میں ٹیلنٹ ہے کہ یہ ہمارے اوپر فدا ہے لیکن وہ سامنے والے کی اچھائی نہیں جان رہے کہ وہ آپ کی ساری غلطیوں کو ایک طرف کر کے آپ کی مدد کر رہا ہے آپ کے کے سات میں محت دکھا رہا ہے تو وہ یہ لوگوں میں کیسا جنون پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی خوبی جبھی ہی ہم پہ فدا ہے
آج کل لوگوں مطب برہم بھی بہت
ب برہم بولے تو وہ تو وہی تو مطلب یہ گمان میں
ہاں گمان میں اپنے آپ ہی جی رہے ہیں میری تمت ہے ہ وہ ان کی جو بھی مطلب ہے جن جن کے ساتھ وہ کام کر ہیں وہ ان کہ بہت ساری غلطوں پہ بہت ساری ایسی چیزوں پ بالکل پردہ ڈال دیتی ہیں لیکن پھر بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نہیں ہمیں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ میرے لیے بہت بہت اچھا کر رہی ہیں بہت مدد کر رہی ہے میری بٹ نہیں ہونے سمجھ جا رہا ہے اور ہ شاید ا جب تک انہیں سمجھ میں آئے گا جب تک بہت دیر ہو چکی ہے ہو پ
جی بالکل
بہت سارے لوگوں نے سمجھایا بھی کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ صحیح نہیں چاہ رہے ہیں بٹ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تو مجھے وہی مطلب آج سمجھ میں آیا کہ آج بھی لوگ سورت سیرت سیرت کو تو پہلے کے لوگ ہی سمجھ سکتے تھے پہلے کے لوگوں کا جو ویوہار تھا وہ سیرت سے چلتا تھا اور پہلے کے لگوں کا ویوار سچ میں بھی اسی وجہ سے ہی تھا پہلے کے لوگ ویوار بنانا پسند کرتے تھے اب کے لوگ تو صرف استعمال کرنا چاہتے ہیں
بالکل یہ ہبی کیا ہو رہا ہے یہ جو ان میں ایک نیا ٹیلنٹ پیدا ہوا ہے نا کہ صرف یوز کرو اینڈ تھرو مطل مطلب بھائی ان سے کام نکل گیا اب
اتنا زیادہ سیریس ل لیا ہے اپنے اندر اور ابھی کے جنریشن نائنٹیز کی جنریشن تھی اس تک تو پھر بھی ہم بول سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے
ایک سچی محبت تھی ان میں وہ بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے مطلب فرق نہیں کرتے تھے وہ لوگ سبھی کو لے کے چلتے تھے جسا محبت تھی ان میں کہ نہیں یہ ہماری فرینڈ ہے ہمارے ساتھ میں رہی ہے بچپن سے ہم ایک دوسرے کے دوست رہے ہم سائی رہے ایک محبت ہوتی لیکن آج کی جنریشن میں آپ دیکھو گے تو یہ بالکل بھی موجود نہیں ہے وہ کیسے کرتے ہیں ہ کیا کری اگر آپ ایک چلو خوبصورتی سے لے کر آپ ریلیٹڈ بات کریں اگر آپ کی تؤ میں کوئی ایسا ہے جن کی انکم کم ہے جن کا تھوڑا سا گھر ڈاؤن ہے تو آپ دیکھو اس فرینڈس کو وہ لوگ انوائٹ نہیں کرتے
ہاں یہ میں نے دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے پیسوں کو بھی توجہ
بہت ایس کے لیے ہی مطلب کہا جاتا ہے کہ چاہے آپ کتنی حرام خوری کر لو اگر آپ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کی عزت ہے
آپ
بالکل وہ پیسے ا کیا ہے عزت بنا دیتا ہے معاشرے میں
ا
بس اور عزت دار زت کو لے کے بیٹھا رہتا ہے بےچارا اوکے پیسے سے زیادہ توجہ میں اپنی ریپوٹیشن اپنی عزت پہ دینی تو ان لوگوں کی پوچھ نہیں مطلب ان لوگوں کو کوئی بھی ویلو
جی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کی آج کوئی
قدرے بھی نہیں اور دیکھا جائے تو وہی لوگ سچے ہوتے ہیں جو عموما اپنے سے کم ہے ہیں ان میں محبت اتنی رہیں گی تکلیف میں وہ سب سے آگے دکھ مح پوچھتے ہل چال پوچھتے باقی آپ لوگ اس دیک چ جائے تو کسی چیز میں وہ لوگ نہیں پوچھتے جو پیسے والے ہوتے وہ ایک دوسرے کو بھی نہیں پوچھتے ہم بلایا کیا میں کرا کیا ہمیں دیا کیا
صحی ہے صحیح ہے اور آپ دیکھنا ان جو چھوٹے خاندان سے لوگ مطلب جیسے جن کے گھر میں کم پیسہ ہوتا یا چھوٹے ہوتے ہیں وہ جتنا زیادہ آپ کو بہت اچھا فیل کرائیں گے آپ بہت اچھا محسوس کرائیں گے نا جو ان کے گھر میں وہ آپ پیسے والے کے گھر میں فیل نہیں کر سکتے
نہیں کر سکتی ان کے چہروں کے جو ہاؤ بھاؤ ہوتے کہتے ہیں نا ہاں ایکسپریشن جو ان کے دکھتے ہیں تو اس سے پہچان ہوتا نا کہ آپ کو کون کتے نہیں قدر کر رہا آپ کی آنے سے کون کتنا خوش ت کہ می سے ظاہر سی باتیں دل یہ پورے حالات چہرے پہ نظر آتے انسان چہرے سے بتا دیتا ہے کہ کیا فیل کر رہے ہیں اندر ہی اندر عنی مھے فی ریڈنگ تو مھے بہت اچا اچچھی آتی ہے
او مائییک
ہاں ب فیل کرتی ہوں میں دیکھتی ہوں ارے نہیں یہ کیا فیل کر رہا ہے سامنے والا
اچھا
کو اموشنل ہے اندرونی کچھ تکلیف ہے تو ان کے چہرے پہچان وہ کسم کا تکلیف ہوائے
جٹی جھیی
ایسیے میرے ساتھ ایک فرینڈ تھی ہاں الحمد للہ میری فرینڈ تھی وہ ہینڈییکیپ تھے
اچھا
وہ کیا ہے ہم میں علاج کرانے گئی تھی کہیں پہ تو وہ مجھے ملی تو اس کو یہ پرابلم کہ مطلب اس کو فیملی بالکل نہیں چاہتی تھی گھر کی بڑی سب سے بڑی بیٹی تھی ہی وہ تو وہہت زیادہ ہی مطلب وہ کیلی بس ہوتا نا بیساکھی وغیرہ اس سے چلتی تھی وہ تو وہ ہمیشہ اداس دکھتی تھی مجھے ایسے ٹیلنٹیڈ خارف پی بھی سب کچھ پڑی لیکن وہ جاب بھی کرتی تھی جانا آنا کرتی تھی اور وہ ہاسپٹل فلم ہی اس کو اڈاپٹ کرا تھا میں ہاں ٹریٹمنٹ کے لیے گئی تھی کہ ج مو کو ملا نا تو وہ آتے ج مجھ سے ہیلو ہی کرتی ت ایا وہ تیلگو بات کرے میں ہندی والی سائڈل کی تھی تو ہم لوگ تھوڑی سی بات ہیلو ہی ہوتی تھی تو میں نے ای ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا پرابلم ہے نہیں ے مجھے کوئی پرابلم نہیں ما مجھے لگ رہی ہے آپ کا فیس دکھتا ہے تو وہ بولے میرا فیملی بہت مطلب ہی ہے م تو میں نے بلا کی اس فیملی میت بھی نہیں ہوتی تم بہت لکی ہو تمہ کتنا پار تسس تو پھر اس نے مجھے بتائی کہ م بتاؤ اب وہ ہینڈی کیپ ہے تو اس سے محبت نہیں ہے ان کو دکھنے دکھانے میں خوبصورت گوری سب کچھ بڑی بڑی آنکھیں بہت پیاری دکھتی تھی لیکن کیا پرابلم وہ ہینڈییکپ ہے اس کو اٹھا کے ان لوگوں نے اڈاپٹ د دیے ٹھیک ہے دنے کے بعد میں جب وہ ارننگ کرنے لگی تو ابو رشتہ داری اس کے باپ ملنے آ رہا ماں ملنے آ رہی اور اس کے چھوٹے بھائی کی شادی ہے تو اس کے لیے وہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ سے لینے آ رہے ہیں
اچھا اتنی مطلب دنیائے ہیں
سے پیرنٹس ایسک کرتی ہے تو پھر امومن دوسرے لوگوں کی کیا بتی ہے
صحیح ہے بالکل صحیح
تو ایک دم دیکھ کر اس کو بت افسوس ا تھا میں نے کہا دیکھو آج اس کا پیسہ ہے سب کچھ ہے لیکن اس کو گھر نہیں ہے میرے کوو بولتی ہی پانچ مجھے بولتی ہے کہ بولے ہماری ضرورت نہیں صرف کھانے کی ضرورت تو پیسے کی ضرورت
پیسے کی ضرورت ہے صحیح ہے ٹھیک ٹھیک بہت اچھا
مطلب وہ دیکھ کر اتنا افسوس ہوا مجھے پنا افسوس ہوا ا میں کہ ہی بتاؤ
جی جٹی جی
جی
جی ٹھیک ہے شکریہ
شکریہ اپنا شکریہ ریجی